ہلو
ہیلو
ہاں
ہاں بولو ہاں اسی کا وہ کہ رہی تھی س سانس کا
میرا خود کا موڈ تھا موز کھانے کا
تو خود سے آڈر کرنی تھی نا
اچا
اب جو کماتی ہو
ہاں تو کماتی ہوں وہ پیسے چلے گئے وہ تو ہو گئے تھے نے
آپ ساری چالاک ہو تے ہیں
پتی کی کمائی کھانے میں مزہ آتا ہے
ویسے اللہ کی کسم ہم ہے ہی نہیں ان لڑکیوں میں سے کی ہم بولیں گے ہے نا
ہاں ہمیں تو ویسے ہمیں تو ویسے لڑکے ملے ہیں جو ہمیں وہیں سے بولتے ہیں کی چلو پانچ ہزار دے دو چلو پانچ ہزار دے دو چلو دس ہزار دے دو واپس کر دے فیر وہ واپس تو کہتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتا ہے ہم لڑکیاں بھی اتنی چالاک ہے کی ہم ان کو واپس لیتے ہیں کیسے میٹھی میٹھی باتیں بول کر
مجھے ویسا نا کوئی ملا نہ میں نے اللہ کی کسم کی سے مانگا ہے کبھی نہ مجھے کسی نے مانگا ہے خدا کی کسم بس ہے نا جوٹ نہیں بولوں گی اس نے بھی کبھی نہیں بولا ہے میں نے کبھی نہیں مانگا ہے
میں کہہ دوں گی مطلب
مانگنا آتا ہی نہیں ہے مت
ہم نے کہا آںی
میں آدھی لڑکی یا ہوتی اللہ کی کسم میں آدی لڑکیی یا ہوتی نا مال سارا کچھ کھاتے ہیں لڑکے کا اور بس پھر فینکتے ہیں
ان کو اس کو عشق نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں چونا لگانا امم
یہ آدھے ہی ہوتے ہے ایسے
ہمیں کیا کرنا ان آدھو کو دفاع کرو
بات سنو
بس رکھ ٹھیک
س
پانچ بجے
نہیں نہیں انہیں پر جا کام پر جا
اچھا سب ٹائم کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا
نہیں اوپر بھی میں نے کہا ختم کرنے کو ہوں اب صرف سیڑیوں کو کرنا ہے
اچھا اچھا ٹھیک میں اندر سے کیا باہر پارکینگ ہے
میں نے اوپر بھی کیا نیچے اب ایک روم ہے اور لوبیز اوپر سے نیچے تک باہر
ٹھیک ہے کروب جلد جی اب روز کا کرنا یہی ہوتا ہے نا دو اور ہو گئے ہے یہ کام
دو دن کے بعد اوپر یہ کرتی ہوں کیونکہ اوپر و نا کچھ بیٹھتا ہے صرف سونے جاتے ہیں اوپر وہ نیچے سب لوبی میں رہتے ہیں ہاں اس لیے اب دو دن کے بعد
اچھا ٹھیک اچھا کرتے ہے
اب ایسے ہی ہو کرنا ہے کوپریٹ تو جب تک ہ
نی اچھا کر کے ہو اب جب بیٹھتا ہی نہیں ہے ادھر کوئی تو فائد ہی نہیں ہے ادھر روز اور
امم ہاں کیونکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوڑا ہے پھر کیوں نہ روز جاڑو دینا پڑے ہم دیں گے لیکن جب ہے ہی نہیں
اچھا کرتی ہوں
ہم میں آج دو دن کے بعد چڑھی اوپر
اچھا کیا گرمی کتنی ہے
نہیں یہاں سے اتنی نہیں ہے لیکن آج یہاں سے بھی مطلب وہ دم جیسا ہے
گرمی نہیں ہے دم ہے
ہاں یہاں سے بھی آج ہے یہاں سے مطلب اتنی ہوا چلتی ہے اچھی پھسی اتنا سکون ملتا ہے
ہاں
میرا دل کرتا ہے کسم سے سچ میں یہاں میں باہر بیٹھوں شام میں آرام سے کسی سے باتیں کروں فون پہ مزہ آ جائے گا لیکن اتنا ٹائم ہے ہی نہیں
ہوں
ج
مطلب آج میں سچ میں شام کو باہر بیٹھوں گی مجھے کبلو کو استری کرنی ہے
اچھا اب دھتی بھی خود ہی ہو ہے نا دھوتی بوتی بھی خودی ہو
ہاں سب کچھ میں نے کل صبح اتنے سارے کپڑے دھوئے پھر ان کو باہر دھپ میں بھی سکھایا وہ سوکھ گیا وہ اٹھ اھانے ہے میں نے سوچا آج میں کروں گی کام سارا ختم پھر اسس کے بعد میں کبلو کو پریس کر ہم دو پریسز لگائیں گے پھر کر رہے ہو جائے گا نا پھر اگر آدو آدو کو ہوگا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ایک ایک گھنٹے کریں گے تو لیکن کرنا ضروری ہے بہت سارے کام ا اب رہ ہے
اب بہن کو بھی بولنا ایک سائڈ سے دے دو
ہوں اب میں بہن کو بولوں گی باہر سے کبڑے اٹھا کے لے کر آؤ دھوپ سے ان کو ایک ہی جگہ رکھیں گے
ہاں ایک ہی جگہ رپو کوئی کام کر کے پرریس کرو
ہاں آج ہم پریس کریں گے آج مجھے اوپر ہال
صاف کرنا ہے مجھے
وہاں کا بھی کام میں آج کروں گی پھر مطلب میں تین دن کے بعد اب چڑھوں گی اوپر میں آج اس لیے آج دو دن کے بعد چڑھی کیونکہ اوپر نیچے پرسوں سے ہوگا
ہوں
اس لیے اب میں آپ کو تین دن کے بعد جھاڑو دوں گی
اچھا ٹھیک
ج
یہ ممنی یہ نا ہ کا وہ نیچے والا اٹھایا ہے
کیا
بورسہ
کیوں
آپ کو بتا اس کو اس نے شیٹ اٹھائی تھی اوپر سے اس کو اب وہی ڈال کے تھا نا بھیا نے کیلا کھایا ہے شام کو تو چھلکا اسی پہ رکھا ہے صبح ماما گئے ہے پیر کے نیچے اس کو کچلا ہے اس پہ سارا لگا ہے وہ کیلا
ہائے ہائے
اب اب اس کو اٹھیں گے چیٹیا ویٹیا ابھی اٹھایا بولاے ڈوئیں گے باہر
امم ہمیں بھی باہر کام بولز اٹھانی ہے
اچھا ٹھیک اور
بس ٹھیک آقب بھاںی آپ سناؤ
ٹھیک ہوں میں نے سوچا آج بہت دنو کے بعد میں کر رہی ہو کل اس کے ساتھ بہن کے ساتھ
ہاں
تو میں نے سوچا آپ سے بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے
ہاں نہیں آپ نے مجھے میسج کی تھی نا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے مجھے تو آپ وہ یہیں سے کہنا تھا آپ ہمیں بول گئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بزی تھے
ہاں ہاں میں اللہ کی قسم میں اللہ کی کسم اپنی بہن کو وہاں پہ روز کرتی تھی کل بھی میں آپ کو ان کو پوچھ رہی تھی میں نے بولا وہ ٹھیک ہے بول رہی تھی ہاں ٹھیک ہے تو وہی کہہ رہی تھی ایسی ہی آواز آ رہی ہے ہم مطلب کیا کرے اب جہاں تو آپ کو بھی تھا چاہے آج سال بعد دوست
اس کو تو ہو گئے دس منتھس ہو گئے
جاں ہم کو پھر شادی کر کے کہاں چلتا ہے نا
وہ پھر پتہ نہیں کتنے سے کتنا سا اچھا سسرال ہو سسرال سسرال ہی ہوتا ہے وہ ماسی کے گھر ماسی کا اگر سسرال ہو یا بوا اگر سسرال ہو سسرال سسرال ہی ہوتا ہے میری بہن مطلب اس میں ایک ذرا سا بھی شرم نہیں ہے پتہ وہ کیا کہہ رہی ہے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے ابھی وہ بستر سے اٹھی بیڈ پہ لیٹی ہوںی ہے فون چارجر پہ ہے اور فون چلا رہی ہے
اس کو بولو مادت دے دو مجھے میں اکیلے کیا کروں گی
وہ مجھے صرف اتنا کہہ رہی ہے اب ہم چیلنج کریں گے مجھے پتہ نہیں وہ اس کو وہ فاسٹ فوڈ بریانی وریانی کون لائے گا ہاں میرے پاس وہ پیسوں کا بارش یہ پیڑ لگا کے ہے نا چلو نکلو باہر یہ مجھے کہہ رہے تم امیر پاس پیڑ ہے میرے پاس کیا پیڑ ہے پیسوں کا جو میں لاؤں
کیا لا رہی ہوں بول رہی ہے لانے کو
بریانی چومین موموز اس کو چیلنج کرنا ہے ہاں تو میں تھوڑی نا اس کے لیے کاماتی ہوں
ابھی چھوٹے ہیں تو
میرا خود کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو ان کو کیا دوں ہاں ہیلو ہیلو ہاں
ائم ہے بھی ڈیڑھ منٹ ک تھک گی
کیوں خون کیوں تھاک گیا
میں صاابون دے رہی ہوں اس میں
اچھا ٹھیک ویسے ہمارے پاس کتنا سارا کام ہے یہ کام کب ختم ہوگا
کبھی نہیں
پت میری بہن کہہ رہی ہے کہ میں آج گھومنے جاؤں گی میں کل کہہ رہی تھی خود کی میں گھومنے جاؤں چھوڑو سب کچھ ایک سائڈ میں بھی گھومنے جاتی ہوں
جو میں آپ کی بہن بول رہی تھی اس کے انگیجمنٹ کے بعد جانا ہے
ہاں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اکیلے میں کسی کے ساتھ جاؤں آپ آ کو پتا ہے کس کا بول ہوں ہاں ہاں میں تو س مکا میں تو کل سوچ رہی تھی کہ ویسے ہم گھومنے کیوں جائے میں تو تو مجھے لگتا ہے اس کو گھر پہ ہی بلاؤ میں تو کو بولوں گی یہی آ جاؤ
ہاں ہیلو یہ بول رہے تمہارے پاس آئیڈیا ہی نہیں تھا تم اس کو اندر بلانا تھا بول تمارا دماغ خرااب ہے
آپ کیا جوس پی کے جاتا
وہو نہیں پیتا ہے اگر میں اس کو کھالی ڈرائی فروٹ د وہ کھا لیتا ہے لیکن وہ نہیں پیتا ہے
تو ڈرائیرو ہی دین تھاا
میں نے اس کو کہا عزت بہت کچھ ہوتے میرے پاس تو الگ ہی بات ہے آپس میں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن دوسروں کے سامنے بہت زیادہ عزت ہوتی ہے ابھی بیٹر نہیں رہتا میری بمپ میں
میں آپ کو کرتی ہوں کال بیک ٹھیک ہے میں اس کو ختم کروں گی پہلے
اوکے ٹھیک ہے